ہاں
کیا حال ہے سو ہو
نہیں آپ سو رہے ہیں جی مریم سوئی میںس یہ پوں
ان کا یونٹ ہو گیا ختم یونٹ اگزام
چل رہا ہے جی آپ پ نہیں چل رہا ہیں تو مریم کا چل رہا ہے یا حکومت عید کے بعد ہوگا ہاں مریم جا رہی ہے اسکول اب یہ جاتے اب میں نے اس کو چھوڑا نا یہاں پہ نزدیک میں ہی
اچھا اچھا اچھا
تی اب ہم اگر بولتے ہیں چھٹی کرو ابھی بولتے ہیں ایگزام میرا فنش ہو جائے گا پھر میں ایک ہفتے کے لیے چھٹی کروں گی
ا ہ پڑھتی ہیں کچھ
ایسے ہی لٹل بٹل
اچھا اچھا ہوں باتیں تو بڑی بڑی کرتی ہیں
ہوں ہ سائ چ میں اب یہ بول رہے تھے نا مجھے آپ نے یہ کیوں لیا کراریاپ مجبوری کیا تھی پہلے اس کا فون پھر اس کا کبو
ہ
میں نے بولا کیا کرے مجھے مجھے نہیں آیا ہے ٹاسک یہی کہاں لیتی ہیں مجھے نہیں آیا ٹاسک نہیں آج آدوں کو آیا ہے پھر سے پانچ پانچ پانچ پانچ ٹاسک آئے ہیں اور جس نے میرے بد ڈالے ہیں ان کویاں
تو اب بولنا پڑے گا نا آئم ان کو بولو مجھے کیوں نہیں آ رہے ہیں اس نے کال کیا تھا پرسوں مجھے آج کیا ملائکہ کو بولا آپ کو ٹسک آئے ہیں آپ کیوں نہیں کرتی ہو ملکہاں بولتی ملائی کپور
سے آیا ان کو بیتا کیوں
آگلب پتا نہیں پیسے دیں گے بھی یا نہیں میں نے بولا نہیں دیں گے ایسا کچھ نہیں
نہیں یہ تو پیسے دیتے ہیں نا
ہاں تبھی ابھی آج اور ایک نکلا تھا ناپ پتا نہیں اس کا کیا ہوا وہ اٹینڈ ہی نہیں ہوئی میٹنگ
اس میں کیا پروسیجر ج رہے ہمیں
وہی کشمیری کا سیم ریکارڈنگ
میں ریکارڈنگ کہ وہ ہمیں جو بولنا تھا بولنا ہوتا تھا پہلے وہ لائن
نہیں ویسا کچھ نہیں ویسا کچھ نہیں ہاں پورا کہاں پا ہے پورا پتاہ چلے گا جب میٹنگ اٹینڈ کرے گی
اچھ سے میٹ جو ہوئی نہیں تو ایٹن کیا کریں گے اچھا آپ نے کیا بکایا تھا محتااج خانہ
آج مٹر
نہیں نہیں پ پپہ
آلو اورور پنیر مکس وجٹیبل ہاں مکس ویجٹیبل اور اور مونگ دال الگ سے ملائقہ کے لیے تو وہ دال زیادہ کھاتی ہے نا پروٹین والی چیز ہے وہ زیادہ لیتی ہے اس کے لئے الگ سی مگ
اور کیا دن ب دن تو چلے گئے یہاں پہ گیس چینی ملتا ہے گیس ملتا ہے وہاں پہ
ہمیں ہمیں کہاں یہاں پہ سب کے پاس ایک ایک گیس سلینڈر ہے جبھی کرنا پتا ہے نا آرڈر پھر دو تین دن کے بعد ہی ملتا ہے فی الحال ہے ہمارے پاس ا پ ہمیں نہیں پت
انڈکشن بھی یوز کرو نا انڈکش رشن نہیں کرتے
یوز کرتے ہیں جب گیس نہیں ہوتا
اے اس وچارتی ہو گ بل
ہاں بل بہت چڑھتی ہے نا بل بہت آتی ہیں اس کے لیے اس کے لیے
ہاں
اور ادھر پاپور میں اس نے پوچھا نا اس کو کہ وہ مجھے فون کر رہا تھا ابھی ارے اےے ارےے ایسے بات کر رہا ہے اور اس کی بہو اس کے سامنے ہے ایسے بات رہا ہے اس کو تنی سی نہیں لیکن پتا نہیں اس کو س کیا کیا ہو آئس گ سیم نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا وہ میں نے تبھی بولا اس کو میں اس لیے نہیں فون کرتی کیونکہ یہ چل رہ تھا بہت ہے اور یہ ٹھیک سے بات نہیں کرتا آفنان نہا ادھر ہی تھی آفنان ادھر ہی تھی بولا میں نے سیھے ہاں اس نے پوچھا ی لیے اس نے وہاں سے
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک بوولو ہم نے بھی سنا ہے باڑوں سے
ایسے نہیں کیے کیوں بولے ہ
اچھا
ٹھیک ہاں چلو ٹھیک ہے یہی ہونا ہے پھر چلو ایسا کریں گے تو پھر اس میں اتنی پوچھ تاچھ کی کیا ضرورت ہے کیوں کیسے تبھی نا وہ بال کی کال نکالتا ہے اس لیے میں نے بات نہیں کی
اچھا اچھا
پھر اس نے پوچھا تو پھر اس نے مجھے کال کی بولا نہیں بول رہا ہے کہ ایسا کیس اس کا نہیں تھا اور مجھے نہیں پتا ڈک ٹنی کا پوشا میں شاید باہر تھا ادھر بسب تھا کھا میں نے بولا ٹھیک
مگر یہ تو یہ بات تو مجھے تنویر نے ہی بولی نا یہ مت بس بوسو مت کرے گا ب تنویر سے ایسے کہ ڈاکٹر نے ہمیں ایسے بولا یہ بات اسی نے بولی ہوگی نا تنویر سے
کیا پتا
ا میں تانویر سے کال پوچھوں گی نا ا میں اس سے کال پوچھوں گی نا
ہاں تو ابھی حیات جائے گا پہلے سائے م کے پاس
ااتہ نہیں اس کو تانویر نے پکڑا کہ اگر میں نے بولا ہم باغ محتب جائیں گے ہم جاہیں گے ہمیں سموں کو کیا کر رہے ہیں سائم کو فون ب باد کرو اب ہو میں اب آپ کو بینک میں کیوں بینک لوٹان نہیں جانا وہاں پہ
ہاں ہوں
یہ یہ پٹائے گا اس کو وہی سے بولے گا مجھے لو نکال کے تو وہ اچھا اچھا ایک بات بول نا مجھے آ آپ اپنی روپئے سے بعد ج بولا لوگ ان کے متعلق
بولا ابھی تو ممکن نہیں ہے ا میں نے بولا پھر کسی سے ادار لو آپ کے تھرو مجھے مل سکتا ہے مجھے ادھار چاہیے فف تھازینڈ تو بولا وہ بھی مشکل ہے لیکن میں پھر بھی ٹرائی کرتی ہوں اور پھر اس نے بولا یہ لون لیتے ہیں نا آئمنڈ کا بھی ہے نا میں نے بولا آئمنڈ کا نہیں وہ ہے نا وہ تھی اس کے بھائی کا ہاں میں نے بولا ہاں ہاں ٹھیک ہے میں نے بولا ہاں ٹھیک ہے تو بولا وہ نہیں بر رہا ہ لیکن یہ بھر رہی گو کی دیدی بڑ رہی ہے لیکن وہ نہیں ب رہا میری بولا کوئی بات نہیں پرے گا ہو سکتا ہے کوئی کام میں
نہیں میں نے اس کو پرسوں بولا میں نے میں نے اس کو پرسوں بولا اب میں پتاہ ہے آپ کو کیا کروں گی حیات کو ہے نا ایک مرضہ وہ جو چھپ کر کے بیٹھتا ہے نا وہ اس کو نہیں دیتا ہے میں نے دیکھی نا اب اس کیونک اب میں اس
کال کرو میں نے کال کیا لیکن وہاں سوئچ ب بند رہا ہے
نہیں نہیں اب میں اس کو دوسرا نمبر دے رہی ہوں میں کل اس کو سینڈ کروں گی میں نےول میں بولوں گی اس کو اس طر پہ کال کرو کیونکہ میں نے پرسوں حیت کو بولا چیری تو اس نے بولا میں پہلے اس کو بروں گی تب سے اس نے دو کسٹمر چھوڑے
نہیں غلط بات ہے اس
یہ غلط دیکھو اگر مجھے اب ضرورت ہوگا یہ مت دے گی مجھے اب وہی پرابلم ہوتا نا ابجھے
نہیں نہیں اس نے یہ بھی بولا کہ وہ بھر رہی ہے خود کا وہ بھر رہی ہے لیکن یہی نہیں کر رہے ہیں
اب میں میں میں نے اس کو بولا پرسوں میں دوں گی آپ جب پانچ تاریخ سات تاریخ ہوکن ہ ایمن کو اتنی فکر ہے کرو چپ ایئن اب سے بت اتر ہے آئمن چھپ کر کے سارا دیکھ اس کو پتہ ہے ایئمن کوچ سارا پتہ ہے ہ اس کو پتا وہ وہ اس کو پتاہ ہے چ پہنچ اگلی اس کی گھی میں ہے چھڑو مجھے پتا ہے میں نے دیکھا نا اب اس کو آئمن کو اس کی اگلی پانچوں گھی میں ہے
اب تو پھر بارتی کیوں نہیں ہے
کیا پت مجھے کیا پت ہے؟ مطلب دیکھو اگر میں میں کال اس کو دوں گی فون نمبر ا میں نے اس حیات کو پرسوں بھی بولا آپ نے دو چار قسط اس کٹڑ اس کو آ بینک والے گھر آئیں گے میں نے بولا اسےگر اس کو ڈر بھی نہیں رہا مطلب یہ ہوتا د نا اگر اب اس کو میں کل اس کو ڈالوں گی ن نمبر میں بولوں گی اس کو اچھے سے بولو آپ کو چار قس ڈالنے ہیں چاروں ڈالو ایک ساتھ
ہاں بولو بینک سے مجھے لیٹر آیا ہیں بولو بینک سے مجھے لیٹر آیا ہے آپ جلدی کرو
وہ ہمیں دکان سیز کریں گے
ہاں ایسے ہاں ایسے بولنا ہے لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا
دیکھو ہمیں اس میں یہ مجھے یہ مجھے بینٹو بھی بول رہا تھا ہمیں مت ا تھے اس مہینے پیسے کیونکہ کاں پہ بھی نہیں نکلا دو چار مہینے ہو گئے مگر یہ کنٹینیو ہم ڈال رہے تھے اس کو فرسٹ پہ ہی پیسے جی بول رہا آج میں نے اس کو کو بھی نہیں ڈالے
ہ تبھی تو یہ آج میرے کو بھی ریڈی ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ یہ بھی ڈال رہ لری ہی پیسے میں نے بولا اس کو ہمارے پاس پیسے اب تھے ل ہم وہ دے رہے ہیں نا آپ کو کو لون وغیرہ کے لیے تو اس لیے بڑا ابھی ٹائٹ چل رہا ہے کیونکہ ہمارا ان کو پت ہے انکل کا وہ بیمار ہے م نے بولا وہ بیمار ہے ہاں ہم سوچ رہے ہم جائیں اور ہماری تھوڑی پراپرٹی ہے وہاں پہ پہ ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی ہم دیکھیں گے کوئی مت لے گا وہ
اچھا خدا سنے آپ کو بھی وہ ختم ہو جائے
ہاں ٹھیک ہے تو پھر میں آپ کو دوں گی وہ ایک ساتھ بھی دے سکتی ہوں پھر میں نے ایسے بولا
ہاں ہاں میں بھی یہ بھی مجھے بول رہا تھا ففٹی تھاؤزینڈ نکلو کیا کہ انہوں نے تین مہینے اس کو چار مہینے پانچ مہینے ہو گئے اس نے چیری نہیں بری ہے تب سے میں ڈاکٹر آب مجھے آج میں پوری کنگال ہو گئی ہوں کیونکہ میں نے اس چیری سے اٹھاائے اس سے اب میں رو رہی تھی کیوں رو رہی تھی میں نے بولا میں پاگل ہو گئی آپ چریوں کے ساتھ جب مجھے پیسے ہی نہیں آ رہے میں اس میں اس چییر میں اٹھا رہی اس میں ڈال رہی اس کو برابر کرے اس کو پاگل ہو گئی میں اب یہ بول رہا تھا مجھے اس کو بولو پ کی سا لاک دو تو جب میں کام پہ نکلا عید کے بعد مت ان شاء اللہ کام اس کو بھی آئے گا تو میں اس کو دوں گا پھر دس دس دس دس ہزار ڈالوں گا تو جلدی فنش ہو جائے گا میں اس کو میں نے بولا ہائے آ سامنے آ گیا مجھے اس نے ڈالی نہیں پیسے تو اس کو کیا بولو خود گرزی کیسے کرو کسی سات ہے نا وہی بات ہے نا
ہ چلو اوک پھر ہاں
چلو